جی جی وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہو
اچھے ہیں بھائی جان اپ خیریت
جی جی یہ سب خیریت کھانا وانا ہو گیا بھائی جان
جی بھائی جان ہو گیا کھانا ہو گیا
جی جی بالکل بالکل تو بھائی جان آج ہم سائنسی ایجاد اور مل سائنسی مستقبل کے بارے میں تھوڑا گفتگو کریں گے بھائی جان
جی بھائی جان
جی تو آج ہمارے اس مطلب اس موضوع یا اس حیرت انگیز اور لازمی موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جس میں انسان کو گارہ سے نکال کر ستاروں تک پہنچا دیا ہے یعنی سائنس اور اس کی معجزات ٹھیک ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان سلیم بھائی سالم بھائی
جی
کالم ب جب ہم صبح جگنے سے لیے بات کو سننے تک کہ اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر لمحا کسی سائنس ک نے ا یاد کے جیڈ اے اثر پر پرام کرتا ہے
بالکل بالکل آائی جان جی صحی کہہ رہے ہیں آپ صحی فرما رہے ہیں تو مطلب بالکل درست فرمایا بھائی جان آپ نے پیے کی ایجاز سے لے کر آج کے کئی سعین جذہانت کے دور تک سائنس نے انسانی زندگی کے ڈرے کو مکمل اور طور پر تبدیل کر دیا ہے جو چیزیں مطلب کل تک م جرات یا ومی لگتی تھھی آج وہ حقیقت بن چکی ہے بھائی جان
جی بھائی یعنی سائنس صرف ایک مجومن نہیں ہے بلکہ ایک کائنات کے چھپے راجوں کے کو ب بے پردہ کرنے والا ایک سگتا ہوا سعور ہے
جی جی جی بالکل بالکل زبحان اللہ کیا فرما رہے تو مطلب یہ ہے کہ آج ہم اسی سائنسی سفر اور اس کے مطلب آنے والے مستقبل اور تفصیلی پر بات کریں گے تو سائنس اور سائنس سہور تو مطلب جی جی بولیے
جی بھان سالم سالم بھائی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس صرف لیب میں ٹیسٹ ٹیب بلانے یا مشکل فارمولے یاد کرنے کا نام ہے آپ کے نزدیک اس کی ا اصل تقریب کیا ہے
جی تو مطلب بھائی جان ایسا ہے کہ سائنس دراصل دو چیزوں کا نام ہے مشاہدہ اور تجربہ جب انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ یہ کیسے کیا ہوا اور پھر اس کے جواب تلاشتا ہے تو وہی سائنس کی ابتدح ہوتی ہے
جی مھیا بہت خوب یعنی انھ وشواس کو چڑ کر دلیلوں کی بنا پر حقیقت کا
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمانے ہیں اور اسی سعور نے انسانی انسانیت کو ترقی کی نئی راہ دکھائی ہے
اگر ہم صحت کے میدار میں دیکھیں تو سائنس نے انسان کی اوسط اون اور زندگی کوش اس کو بہت بڑھا دیا ہے
جی جی بالکل بالکل سوال اللہ کیا فرمارے تو مطلب ایسا تھا ایک دور تھا جب چھوٹی چھوٹی وبائیں پورے پورے کے پورے شہر کو صاف کر دیتی تھی لیکن آج سائ نے جی رک دوائیاں بنائی ویکسین اور روبوٹک سرجری جیسے تحقیق کے ذریعے ناممکن ہوا ہے ان سبھی کو ممکن بنا د ہے
جی بھائی پہلے جو ختم مہینوں میں پہنچے تھ آج فلق ہو ج بکتے یہ ہم دنیا دوسرے کونے میں موجود شخص سے ویڈیو کال پر روب رو ہو سکتے جاتے ہیں
بالکل بالکل بکل یہ مواصلات کا انقظام ہے انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نے پوری دنیا کو ایک گلوبل مل میں تبدیل کر دیا ہے علم اور معمولات اب ہر انسان کے کے پوں پر دستیاب ہے
جی ہویا اور یہ انسان انسان اب صرف زمین تک محدوظ نہیں رہا وہ شاند اور مریخ پر بستی اور گانے خواب دیکھ رہا ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں تو مطلب جیمس ویو جیسے عالسان ٹیلی اسکوپ کے ذریعے ہم کائنات کی ابتدا کے وقت کو دیکھ پا رہے ہیں یا انسانی جہل کی بٹرین شال ہے
جی بھائی سالم بھائی آج کے دور کی سب سے بڑی بحث مصنوعی جہانت پر ہو رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسانی ذہن کا متال بن سکتی ہے
بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں تو اے آئی واقعی ایک بہت بڑا انقلاب ہے یہ انسانی کاموں کو آسان بنا رہا ہے پیچیدہ ڈیٹا تھا پچھلے سڑ سیکنڈ میں کر ہے لیکن یاد رکھیے مشین میں ذہانت تو ہو سکتی ہے مگر سعور اور جذبات بالکل نہیں ہو سکتے
یان جی بھائی ج بالکل سمت کیا ہم نے یعنی مشین کتنی بھی سمجھدار ہو جائے وہ رہے گی انسان کی تابیدہ غلامی
جی جی جی جی بالکل بالکل صحیحرمایا کہ مطلب مسد انسان کا استعمال سمجھداری اور حکمت کے ساتھ کریں
یہاں جی بھائیان یہاں ایک اور اہم نکتاہ سامنے آتا ہے سائنس نے ہمیں جہاں ہمیں آرام بخشا ہے وہیں ایٹمی ہتھیار اور بارود جیسے تباکن تحفے بھی دیے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا ہ تو مطلب یہاں بہت ہی سنجیدہ بات ہے اور سائنس خود میں نہ اچھی ہے اور نہ ہی بری ہے یہاں میں ایک طاقت ہے اب انسان کے اخلاق پر مؤثر ہے کہ اس میں تعمیری کام لی کام لیتا ہے یا تباہی کا رشتہ کلتا ہے
یعنی سائنس کو ہمیشہ انسانیت اور تحفظ اور بلائیگی لیے استعمال کیے جانے چاہیے بھان
بالکل بالکل س درست فرمایا بالکل
تو ناجرین سروتاوجی گفتگو کا نچوڑ یہ کہ سائنس اللہ کی دی ہوئی عقل کا بہترین استعمال ہے اس کے بغیر کوئی بھی مشورہ سماج ترقی نہیں کر سکتا
بالکل بکل صحیح فرمایا تو مطلب یہ ہے ہمیں اپنے بچوں کو رٹنے کی عادت کو ختم کر کے سوال پوچھنے اور حقیقت کرنے کا جواب پیدا کرنا چاہیے تاکہ جو ہمارا مستقبل اور بھی روشن ہو سکے
جی بھائی یعنی جیسا کہ یہ مشہور مقولہ کہاوت ہے سائنس کے بغیر انسان اندھا ہے اور بنا انسانی کے سائنس ایک کوپنگار کوپنا کا
واہ بالکل بالکل بھائی جان آپ نے پنکتی کہی ہے ایک نمبر اس کی جو بات ہے تو مطلب اسی پنکتی کے لیے خوبصورت میں بھی بیا الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں زمین سے ارج تک راج کو انا یا سائنس جو کل آج تک خواب تھا آج سچ کر دکھانا سائنس
جی بھائی بہت ہی آپ نے اچھا فرمایا
جی جی تو بھائی جان اور بتائیے آپ جی جی آپ کیا کر رہے جی جی بالکل بالکل بھائی جان اور بتائیے کھانا وانا وہ بھی بھائی جان کا
جی بھائیین کھانا پھانا ہو گیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی پڑھائی کیسی چلروری ہے
جی بھائی جان پڑھائی وڑھائی سب چل رہی ہے اور تو بھائی جان موسم کی مطلب بہت خراب ہو رہا ہے آج کل تو مطلب یہی ہے ویسے آپ نے دیکا ہوگا کہ اگر موسم جی موسم خراب ہوتا ہے تو سرکار کے دوارا بھی آتے ہے کہ اب اتنی بارش ہونے والی ہے اتنی ہونے والی ہے تو واقعی سائنس نے بہت اضافہ کر لیا ہے
جی بھیا سائنس نے اتنا اضافہ کر لیا ہے کہ یہ بتا سکتا ہے آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی
بالکل بالکل تو یہ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا سائننے مطلب جو کرکٹ ہے ہماری آئی پی ایل ہے نا اس میں بھی کئی ایسے ایس ڈیجیٹل کیمرے آتے ہیں کہ ایک منٹ میں پت لگ جاتا ہے کہ آؤٹ ہے کہ ناٹ آؤٹ ہے اور کتنا لمبا چککا ہے کہ نہیں ہے ہے نا
جی بھائی نے بہت ہی آپ نے اچھا فرمایا سونلہ
جی جی تو مطلب بھائی جان آپ بتائیں گے آپ کو کیا اچھا لگتا ہے کرکٹ مطلب کھیلنا کیس کیا ہے
جی کیا بائییا
آپ کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے
جی بھائی جان م کو کرکٹل کھیلنا بہت پسند ہے
جی جی تو مطلب بتائیے کرکٹ کے بارے میں آپ کو کیا مطلب نالج ہے
میں اتنی لو نہیں ہے پر اتنا ہ کوہلی کا فن ہوں
جی جی
جی بھائی اللہ حافظ میری نماز کا سمے ہو رہا ہے بھائی
جی جی بالکل آپ سے ہم بات کر کے اچھا لگا اور آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور پھر باتیں کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان جی جی خدافظ خدافظ
واہ